ہیلو ہ کیسیے ہیں ہم بھی ٹھیک ہیں آپ کو راجم س پسند ہے اچھا مجھے بھی بہت پسند ہے راجما راجما پوڑی کھا لو کلچے کے ساتھ بھی اچھا لگتا ہے پراھوں کے ساتھ بھی اچھا لگتا ہے رائس کے ساتھ بھی کلچے تو سب کے ساتھ اچھے لگتے ہیں
جی
آپ کس کے ساتھ پسند کرتے
لچھا پاٹھا راجما لچھا پراٹھا
ہاں اچھا لگتا ت آ مج اچھا کرا رہ تھا جی تو آپ کیسے بناتی ہیں رج و
راجما بھگو کر رکھ دیتے ہیں پہلے تو تین چار گھنٹے کے لیے اس کو تھوڑا گلانے میں ٹائم لگ جاتا ہے تین گھنٹے چار گھنٹے بنانے تو رات
ہوں میں ابھی رات میں بھیگو دیتی ہوں تو جلدی صبح تک ایک دو ویسل میں پک جاتا ہوں
غلط بہت جلدی ہے انا مل جنا
ہوں
پورا مسالہ ڈال کے اس کو لال کر کے پورا مسالہ ڈال کے راجمہ بھی ڈال دیتے ا کہ اور گر
ہاں ہاں مارکیٹ میں راجا مسالا ا وہ بھی تھوڑا سا ایڈ کر دو تو
مسل تھوڑا اس م کریم ڈال دو یا ملائی ڈال دو تو اور اچھا لگتا ہے
ہاں میں بھی ڈال میں بھی ڈالتی ہوں راج مل لاسٹ میں
جی لاشو جب بن کے ریڈی ہو جاتا ہے پورا تو اس میں سے اوپر سے کریم ڈال دیتے ہیں ملائی ہے گھر میں تو اویلیبلگی ملائی ڈال دیتے ہیں
ہاں اچھی لگتی میں بھی ایسیھی ہی بناتی ہوں راجم کو آل اوور نائٹ سو کر کے رکھ دیتی ہوں پھر صبح جب کو کرنا ہوتا ہے تو دو تین ویسل اس کو سائڈ میں الگ سے دوسرے کوکر میں دو چار بسل دے تو لیکن اس کا پانی نہیں پھینکتی میں جو ویسے میں پانی ہوتا ہے نا اس کا نہیں پھینکتی میں اس کو پانی ہے نا جو ابھی ریسیپی بنائیں گی پانی اسی میں کنورٹ کر دیتی ہوں میں کیونکہ مین تو اس کا پانی ہی ہوتا ہے پروٹین تو اسی میں ہی ہوتا ہے سلہ فروٹی تو یہ پیاز ٹماٹر ہلدی مرچے نمک دھنیا پاؤڈر یہ ساری چیزیں ڈال کے اس میں تھوڑا سا میں کیا تیز پہ تو میں تیز پتہ موسی سبھی چیزوں میں ڈالتی ہوں کیکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تیز پتے سے اسکن اچھی ہوتی
ج ہاں تیز پتہ تو ایسے مسالوں میں کھڑے گرم مسالوں میں تیز پہ ہو تو ہر چیز تھوڑا ایڈ کرتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی سال نہیں ہو کسی چیز کا بھی پلاؤ ہوتا سب میں تیز بتا اچھا ہی لگتا ہے
ہاں تیز پتہ ڈال کے تھوڑا سا جو بھی اسپائسیز ہے گرم مسالے جو بھی ہیں یہ سب چیزیں ڈال کے پیاز ڈال دو ٹماٹر ڈال دو اور اگر وہ مسالہ آپ کے پاس ویجیٹیبل مسالحہ نہیں ہے یا کوئی سا مسالحہ نہیں ہے تو پاؤ بھاجی مسال مسالحہ بھی ڈال دو تو اچھا ہوتا ہے نہیں تو میں موسٹلی راجمے کا مسالہ الگ سے آتا ہے تو یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد میں الگ سے راجے کا مسالحہ ڈال دی ہ کیوں پ ل اور یہ جو راجما پانی والا ہے اپنا پانی نہیں پھینکنا وہی پانی کے ساتھ کنورٹ کر دیتی ہوں اسی پین میں جو اپ نے مسالہ بنایا اس خوب اچھے سے گنائی کر کہ اسی میں کنورٹ کر دیتاوں اور اس کو اور تھوڑا سا پکانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ ببلس بننے لگتے ہیں تو اس کے ساتھ پوڑی کے ساتھ سادھ بھی اچھا لگتا ہے
جی
آپ کیسے بناتی ہیں لچھا پراٹھا
لچھا پراٹھا مدے سے بنتا ہے مدا رہتا ہے مدے میں تھوڑا سا گھی ڈال دووں یا تل
اچھا
اچھا سے پہلے اس میں پورا مکس کر لو تاکہ یہ خستہ اچھا ہو جائے اس کے لیے تیل یا ک ڈال کے پورا خستہ اس کو ملا مکس چ لیتے اچھے سے مدے میں پھر اوپر سے اس میں تھوڑی سی شک کر اس تھوڑا میٹھا پان ہوتا ہے کی شش اک اور اپنا یا آپ کے پاس اس میں دودھ پاؤڈر ڈال دو تھوڑا ٹ اچھاتا ہے دودول پؤر ڈا ہلکا دودھ پاؤڈر اور ایک دو اس میں انڈے ڈالے جاتے ہیں پھڑ کر انڈے ڈال دیں تھوڑا سا کھانے کا سوڈا یہ سب کو پہلے پورا مکس کر لیتے ہیں دودھ کھانے کا سوڈا ہڈے اورڑی سی شٹکار کے پورا ملا کے اچھا سس کر لیتے ہیں پورا ویٹ کر کے اس کے بعد اس کو پورا آٹا گوندھ لیتے ہیں جیسے اپن آٹا گوھتے ہیں دے کو بوند ل ا بورا ا کر تھوڑا سا اپر تیل لگا کے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ب یہ پورا آبزرو مڈو اپ سب ملایں وہ اچھے سے سوکھ لے سک
اچھا
پھر اس کوڑ دیر بعد ایک بار پھر س
ہاں
جز چ
ہوں
تھوڑا سا اس کو شیپ دینا ہوتا تاکہ اس کے بھی اچھے شیپ بنے وہی بنا کے بیلتے ہی پھر چھوٹے چھوٹے جیس چھوٹیے چھوٹیے ب ج کے ل کر کر کے ج جی پ اس کو د کےچے سے جات
اچھا میں نے کبھی نہیں بنایا لچھا پراٹھا
ہے الگ الگ ک
اچھا
ہاں پھر کو ج
اچھا مطلبپ گھی میں تلتی ہیں کہ تیل میں تلتی ہیں
تیل میں بھی اچھا لگے اس میںاہ گھی میں بھی اچھا لگتای اتنی پسند نہیں کرتے جدا
میں تو نہیں بنایا میں تو گھر کے نارمل پراٹھے یا تو پھر اس کے ساتھ پوڑی کے ساتھ ہی اچھے لگتے م میں نے کب لکچی پتار تھہ بنائے پڑ
ج بچوں کو نا لچھا پراٹھا بہت پسند ہے ہمارے یہ بہت بنتے تھے ہم لوگ یہاں کلکتہ میں پہلے رہتے تھے ا وہاں پہ کلکتہ میں لچھ پراٹھا ہر چیز میں کھایا جاتا ہے چاہے وہ چکن چلی ہو یا کچھ بھی ہو پ لتا
ہاں پڑی بھی اچھی تھا یا کے ساتھ
اور وہاں پہ بہت دکھایا جاتا تھا تو وہ بچوں کو بہت پسند ہے تو اکثر بناتے پراھے
ہاں راجم رائس کے ساتھ بھی اچھے لگتے ا چاول کے ساتھ زیرہ رائس لے لو یا پلین رائس لے لو
جی
اس کے ساتھ بھی اچھے لگتے نان بھی میں نان ال پہ بنائی میں نے لا لاچی پراٹھے نہیں بنوائے لیکن میں نے نان بنائی یا نان میں کیا ہے نا گھر کا جو نارمل آٹا ہے وہ لے لو اور اس میں تھوڑا سا سمے تو زیادہ نہیں ہلکا س اگر دو کا پارٹ ا گیہوں کا تو پھر آپ میدا آدھا کپ ایک کپ لے لو بس اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈالو اور ایسٹ ڈالنا ہے تو ایسٹ ڈالو نہیں بیکنگ سوڈا ڈالا ہے اگر آپ نے تو پھر اس کو دو تین گھنٹے کے ریسٹ پہ چھڑنا پڑتا ہے نہیں تو ایسٹ ڈال وہ دس پندرہ منٹ میں خمیر ہو جاتے
جی اس میں بولتے تھوڑا سا سوزی بھی ڈنتی ہے آپ ڈانتی ہو
نہیں میں سوچی آج تک نہیں ڈال رہی نیکسٹ ٹائم انشاء اللہ ٹرائی کریں گے
اچھا
وہ بنے اچھے تو اس میں تھوڑا سا دہی ڈال دو
اچ اچھا وہ دہی ڈالنے سے پھولتے ہوں گے خوب نا
اچھے پھولتے ہیں فلفی بنتے ہیں اس تھوڑی سی شوگر ایڈ کر دو اس کو دو تین گھنٹے کے لیے ریس چھڑ دو اگر ایسٹ نہیں ڈالا ہے ایسٹ ڈالا تو پندرہ پانچ دس منٹ میں وہ ہو جائے گا پھر اس کو اچھے سے میش کر لو ہاتھ سے دو چار مکھی گد لو پھر اس کی بہت بنا لو اگر آپ نے توے میں سینیکنا ہے توے میں تو ٹائم لگتا ہے لیکن اگر آپ بھگونے میں بنا رہے نا تو بگونے میں بہت جلدی بن کہ مطلب باہر سائڈ بھی آپ اس کی ناندوں کو چپکا سکتے ہو اور اندر سائڈ بھی اس کی ناند چپکا سکتے اور پھر دوسرے سائڈ پہ گرم گیس اوپن کر کے اس کو کیا بولتے ہیں سییک لو اور جو بھگونی پہ لگی ہے نا تو بھگونی پہ لگی ہوئی کو الٹی پلٹی کرنا پڑتا ہے ایک سائڈ سے تو چپک گئی لیکن دوسرے سائڈ سے ن نکال کے اس کو ہے نا گیس پہ دوسرا سائڈ سی نہیں پڑتا ہے اس کو پھر اوپر سے بییرتے ٹائم اگر آپ نے چاہو تو اس کے اندر دھنی کی پتی بھی لگا سکتے ہو کچھ لوگ تل بھی لگا دیتے ہیں کچھ لوگ کسور میںیتھی لگات ہیں کچھ لوگ اننس کے بھی ا رنگس نکال کے وہ بھی چپکا کے وہ بھی لگا د
جی اس کو وہ اچھی لگتے جو اورونین کی اپنے بیج آتے ہیں ج کلونجی ہلکی سے اس میں کلونجی ڈال دو اس کا بھی فلیور بہت اچھا آتا ہے
ہاں کلو بھی ڈال دو اور بٹر لگا کر کھاؤ تو اچھے لگتے ایسے ہی کلچے بھی ایسے ی ہی بنتے ہیں جیسے پ نان بنتی ہے نا بس اس میں کلچوں میں یہ رہ کہ وہ پورے کے پورے میدوں سے بن ہیں تو میں کلسیی اس لیے کم بناتی ہ کیونکہ کہ پورا میدہ نقصان کرتا ہے تو آ وہ ہاں تو پھر اسی لیے لیکن کلچے ایسے بنتے ہیں کہ پورا میدا پورا یا تو پھر باریک فائنڈ آٹا آتا ہے نا ایک دم باریک کٹا جو بھٹیارے لوگ وز کرتے ہیں وہ والا آٹا ہے تو پھر ٹھیک ہے نہیں گھر کا آٹا تو پھر کلچے اچھے نہیں بنتے تو پھر وہ باریک والا آٹا ہو نہیں تو مدہ پھر اس میں بھی آپ نے سیم پروسیس رکھنا ہے اس میں بھی دہی ڈالنا ہے نمک ڈالنا ہے شکر بھی ڈالنی ہے اس میں اگر آپ کے پاس وہ کیا بولتے ہیں میٹھا دہی ہو نا تو میٹھا دہی ڈالو تو اس سے تھوڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کو ہم آٹ ا گوندنا خوب اچھے سے ایک دم ڈھیلا آٹا گوندھتا ہے کل سےے کا گیلا آتا ہوتا ن ب ٹور آٹا ویسے ہی آٹا کلچے کا ہو ہوتا ہے گیلا آٹا کیونکہ وہ کلچے جو ہوتا ہے بیلن سے نہیں بلتا جو ایکچوئل میں بناات بٹارے لوگ ریسٹورینٹ میں وہ ہاتھ سے بنتا ہے گیلا آٹا اس کا مدے کا ہوتا ہے اس کو ہاتھ سے بڑھا کے ہاتھ سے ہی بڑھانا پڑتا ہے اور اس کو کیا بولتا ہے پھر آپ نے سک لو کلچوں کو دونوں سائڈ سے تو ابھی ہمیں سیکھنا ہے پھر اپ نے تندور میں کچھ لوگ سیک میں کچھ لوگوں کے پاس تھا نور ہوتا ہے تندور میں بھی سکتا ہے وہ
جی
گلچا تو کیا ہے نا اپ کسی کے ساتھ بھی لے سکتے ہو کسی بھی سبزی کے ساتھ پنیر کی سبزی کے ساتھ بھی کوئی سے اچھے لگتے ہیں راجمی کے ساتھ بھی اچھے لگتے ہیں بٹر پنیر ہے بٹر چکن ہے مجھے تو سبھی چیزوں کے ساتھ اچ اچھے ہوتے ہیں
جی
ان کو ہیلدی وے میں بناؤ تو اور اچھا ہے ٹرائی کرو کہ مارکیٹ کا میدا یوز نہ اگر اپ کو باریک والا مل جائے تو دس از بیسٹ کہ وہ گھر کا ہی اٹا ہے تو وہ اتنا نقصان نہیں کرے گا یہ سٹمک کو اچھا ہے اچھا لگتا سب چیزوں میں چلیں اچھا ٹھیک ہے اوکے اوکے ٹھیک ہے بائے بائے